ہیلو
ہائے کیسے ہیں
میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں
میں بھی ٹھیک ہوں آپ کو باجرے کی ٹکی پسند ہے
جپ پسند ہے
کائے ہے
یہ کائ بازری کی ٹک
اچھا بناتی ہیں آپ گھر پہ
نہیں میں نے تو کبھی نہیں بنائی باجرے کی ٹکی
اچھا نہیں کچھ لوگ اس کو ٹکے اچھا نہیں کچھ لوگ اس کو باجرے کی ٹکیے بولتے ہیں کچھ لوگ باج کےے بھی گٹے بولتے ہیں سستا بھی بولتے کے بجرے کاا
جی
اچھے لگتے ہیں اس میں کچھ زیادہ پروسیس نہیں ہوتی ہے ہلکے پھلکے خستا اچھا لگتا ہے باجرے کا آٹا ہوتا ہے کچھ لوگ تیل ڈالتے کچھ لوگ نہیں ڈالتے میں تو تھوڑا سا تیل اور تھوڑا سا بالکل اگر ایک کپ باجرے کا آٹا ہے تو بالکل ایک چمچ جو کھانے والا ٹی اسپون کون ہو ہے بس ایک چمچ میں تھا کہ اس کی بائنڈنگ اچھی سیی ہوگا ربڑ ڈالنا ہے ربڑ ڈالڈو میرا ڈالڈو میرا ڈالڈو
جی
پھر اس میں کیا بولتے ہیں اچھا سا اس کو اس میں ڈال دو پھر اسس میں شکر تھوڑی سی تھوڑا سا مطلب گڑ کی شکل بھی کمپیریزن زیادہ ڈالنا چاہیے اور اس میں تھوڑی سی تل ڈال دو اور شکر پاؤڈر ڈالنا ہے پاؤڈر پیس کے ڈالتے ہیں کچھ لوگ کھڑی ڈال کے بھون دیتے ہیں پ اچھے سے اس کا ڈور ریڈی کر لو
اچھا
پھر اس کو نا چکوٹی بیلن ہوتا ہے نا جلسا بیلن اس میں بیل کے بیل کی اسکوائر شیپ میں کچھ لوگ کاٹتے ہیں ٹرائنگل میں گول کاٹ دیتے ہیں کیسے بھی شیپ آپ نے دےینا ویسے شیپ میں کاٹ کے کڑھائی خوب اچھے سے تیل گرم ہو جائے بہت تیز پھر اس میں اس کو ڈال کے آنچ سم کر کے فلیم سلو کر کے اس کی پھر اس کو کرکا کرکورا تل کے کھاؤ اچھے لگتے ہیں
جی ہاں کھانے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں کھائے ہم نے کئی بار ہیں جی
جی بس ایسے ہی وتہ باجرے کی ٹکیاں ہوگئی باجرے کھچڑی بھی اچھی لگتی باجرے کی باجرے کی روٹی بھی اچھی ج
جی
بجی کھچڑی کھائیے ہم ا
ہاں باجرے کی کھچڑی کھائی
تو کچھ لوگ سمپل ریسیپی سے بناتے ہیں کچھ تھوڑا سا اس میں پیاز ٹماٹر ڈال دیتے ہیں میں تو دونوں طریقے سے اپنی بیٹی کے لیے بناتی ہوں تو کچھ بھی نہیں کرتی سمپل سی ایک مٹھی باجرا کوٹا ہوا اور ایک مٹھی تور ادال دونوں پراپر تل گرم کر اس کے لیے بناتی ہ تو دیسی ہی ہم بناتی ہیں گھی ڈال کے اس میں چھوٹی سی پیاس کاٹ کے باریک سی میں ڈال دوو ہلدی دال دو نمک دال اف اور جو د باجرہ ہے اور کیا بولتے ہیں دال ہے تور کی وہ ڈال کے بھون کے پھر ایک ایک دو ویسل دے دو گل جاتے ہیں اچھی لگتی ہے ب ویسے بیسن کی بھی روٹی اچھی لگتی ہے بیسن کی روٹی میں تو ہے تھوڑا سا چنا اور گیہوں دونوں کا آٹا مکس کر کے بناتی ہوں اچھی لگتی ہے اس میں تھوڑی سی پیاز کانٹو ہری مرچی ہے اور جو ٹھینچا بنتا ہے ناا لسن مرچوں کا ٹھچا وہ بھی آپ اس میں مکس کر سکتے ہو وہ اور اچھا فلیور آتا ہے
جی ہم اس میں ویسے ہی بناتے ہیں تھوڑا سا اس میں لسن اور مرچا پیس کے اس میں ڈال دیتی تھوڑا سا بارییک کٹ پیاز ڈال دیتی تھوڑی سی اس میں اج وائن ڈال دی ت ہلکی سی تو یہ سب ڈال کے بت اچھی طرح بھون کے پھر اس کو سیکتی بہت اچھی لگتی ہے
ہاں کچھ میں اس کو گ ہاں ہاں اس کو کیا ہے نا گھی سے پراٹھا کا شیپ بھی دے سکتے نہیں تو روٹی جیسا سیک کے اوپر سے بھی بٹر لگا د
ہاں یہ جی اوپر سے بٹر گھی ڈال کے ہاں وہ بہت اچھی لگتی ہے اور اگر اس میں تھوڑا سا لسن مرچی کی جی لسن جی ہاں ٹھنڈی میں روٹیاں اچھی لگتی گرم گرم سک کے کاؤ بہت اچھی لگتی ج تھوڑا سا اس کے سھ لہسن مرچی ا پیس کے سھ میں تھاا لہسن مرچ بھی بہت اچھی لگتا
ہاں چٹنی کے ساتھ اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ ٹماٹر کی چٹنی بھی لے لو اچھی لگ گی ٹماٹر کی چٹنی ہے ٹماٹر کی چٹنی کیسے بناتی ہیں
ٹماٹر کی چٹنی کے لیے تھوڑی سی دو پوٹی پیاز کاٹ لیتے ہیں باریک باریک اور تھوڑی سی ہری مرچ کاٹ لیتے ہیں باریک باریک ہری مرچ کاٹ لیتے ہیں اس کے باد تےل مے پیاذ کو اچھی طدح لال کر لےتے ہے بالکل لال کر کے اس میں ٹماٹر کاٹ کے ڈال دی باری باری ٹماٹر کاٹیں گے اسی میں ٹماٹر ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا اس میں لہسن ڈال دیتے ہیں لہسن ٹیسٹ اچھا اتا ہے موسا کوٹ کر ڈال لیتے ہیں ہم تھوڑا سا زیرہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو پھر اچھی اچھی طرح سے بھن جاتا ہے اوپر سے تھوڑا سا میں کسوری میتھی اور
جی اچھی لگتی ہے اچھا لگتا ہے پراٹوں کے ساتھ چٹنی دال چاول بھی اچھے لگ اپ کو کون سی دال پسند ہے
کھڑے مسور کی دال ارہر کی ڈال پسند ہی جی اصول کے مسور کی دال پسند ڈال کے جی
جی چنے کی دال بھی اچھی لگتی ہے چنے کی دال میں جی جی چنے کی دال تو کھلی کھلی محھے بھی چنے کی ڈال پسدن ہی گود کے نا پتلی الله کا سکره ہے کی ایکدم
جی یہ ہاں چنے کی دال کے ساتھ توو بھی بہت اچھے لگتے
ہاں جی جی میں چنے کی دال لوگ کی پسند ہے مجھے اس میں میں بتای ہوں بہت اچ اچھے سے بنیں گے کہ اس میں کیا بولتے ہیں پیاز ادرک لہسن تینوںکو بچ کھیل کے اچھے سے واش کرر لو باریک باریک پیسٹ بنا لو میں پیاز کا پیسٹ الگ بناتی ہوں اور ادرک لہسن کا پیسٹ الگ بناتی ہوں کیونکہ پہلے میں پیاس ایڈ کرتی اور پھر ادرک لسن بعد میں ایڈ کرتی ہوں
جی
ہ پہلے جب بولتے ہیں پس پالک پیس لو فھر ار ادرک لسن پیسٹ بنا لو اچھے سے چھیل کے واش کر کے پھر کیا بولتے ہیں لوگ کو چھین لو اچھے سے جتنی لوکی لینی آپنی بڑی ہے تو اس کے دو پیسز کر لو اوپر سے چین کے کے اندر سے اس کا جو بھی کچرا دیجے ہیں وہ سب نکال کیا اس کو جیسے کیوب میں آپ نے کھانے اس کے میں کٹ کر کے پہلے تو فرائی کر کے نکال لو تیل میں پھر اسی تیل میں تیز پہ زیرا بڑی لائ کالی مرچی لو یہ ڈال کے پھر پیاز ڈال دیں پیاز تھوڑی سی ہو جائے سو ت پھر اسی میں ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال دو ہلدی مرچا نمک دھنیا پاؤڈر یہ ڈال کے خوب اچھے سے بنائی کر لو اس کی اور جب آدھا آدھ کیکہ آدھا بھن گیا ہے تو پھر اسی میں تھوڑے سے ٹماٹر ڈال دو تھوڑی سی کڑی کھٹائی ڈال دو نا ٹاٹر کیونکہ آج کل کھٹے نہیں آ رہے تو اس میں تھوڑا سا دو چار کڑی کھٹائی ڈال دو میں تو املی ڈال دی تھی
جی ہاں املی ڈال د امچور بھی اچھا لگتا تھا گا سنچو ڈال دین ا تو
جی جی وہ ڈال گ خوب اچھے سے کسلی کی بنائی کر لی پھر اسی میں دال کو ہے نا میں نے دو تین گھنٹے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے بھگا دیا دو تین ریٹ دو تین گھنٹے کے ریسٹ پھر چھوڑ دیا وہ اچھی پھول میں تھی پھر ان کو دال کو ڈال دیا تھا پھر لوکی ڈال کے دو وسل دی تھی میں نے ایک ویسل آنے والی پھر بند کر دیا تھا فڈ چیک کیا تھا تو ہلکی سی کثر تھی ایک د ہلکی سی کچی کچی سی تو پھر میں نے واپس سے ویسے لانے والی تھی تو بند کر دیا تھا تو پھر بہت اچھی بنی تھی تو تھوڑا سا پانی پانی دکھلاات تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا نا پانی خوشک کر لی ہے کیونکہ وہ کھلی کلیے اچھی لگتی ہے اس کو پانی صر ایک دم بھونی بھنی اچھی لگی تھی پاپڑ پرساد پاپ پڑ ہے چار ہے سلاد ہے م پچر بنا لیتے ہیں کبھی کبھی نمکین پیاز کاٹ کے نمکین کھیر میں پیاز پاٹ دو ہری مرچ کارڈک تو دال چوڑا جو نا دال موٹ اس میں ڈال کے ساف تو ڈال چاول کے ساتھ اچھے لگتی
جی
مرچی دہی والی مرچی کھائی ہیں آپ نے دہی والی مرچیں
جی کھائی ہے جی ہم دہی والی گھر میں ہی بنا لیتے ہیں
اچھا کیسے
جی جی دہی والی مرچ چی بنانے کے لیے موٹے جو مرچے آتے ہیں اچاری مرچا موٹا والا پیکا آتا ہے جو ہاں وہ مرچیں لے لیتے ہیں انہیں اچھی طرح سے صاف کر کے دھوکے اچھا اسے بیچ میں سے پورے پھڑ لیتے چقو سے بیچ ویسے ا چییر دیتے ہیں تھوڑا سا چیرا لگاتے ہیں تاکہ اس کے اندر دہی اچھے سے جا سکے پ میں دہی لیں گے دہی کو اچھی طرح سے پھینک لیتے ت دال گٹنی سے یا اس سے اچھی طرح سے پیٹ لیں گے پھیٹنے کے بعد اس میں تھوڑا سا نا نمک ڈالیں گے مرچی ہلکی سی ڈالیں گے تھوڑا سا زیرا پاؤڈر ڈال دیتے ہو اچھا سا مکس کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا ہی دہی کے اندر وہ مرچوں کے اندر بھی جیرا پاؤڈر تھوڑا تھوڑا سا ڈال دیتی ہو اور نمک کوزیرا پؤڈر اس کے اندر ڈال جو دہی ہے اچھا پٹا ہوا رہتا ہے اس کو تھوڑا پانی ڈال کے پتلا کر لیتے ہیں اور اسی میں پورے دہی مچ جو مرچ ہوتے ہیں اس کو بھگو دیتے ہیں پورا اچھے سے بھیگو کہ اس کو ایک دو دن کے لیے دھوپ دکھا دیتے ہیں
مطلب دہی کے ساتھ نہیں مطلب دہی کے ساتھ مطلب جو بھیگا ہوا دہی اس ساتھوپ دکھاتا
جی اسی کے ساتھ ہاں اس کے اچھے تھوڑے سا دھوپ دکھاتے ہیں تو اچھی طرح سے دکھائے اس اس کے بعد میں وہ مرچیں نکال لیتے ہیں پورے اچھی طرح جب دہی اس کے اندر سوپ لیتا ہے تو اس کو ن ڈال لیتے ہیں پھر اس کو پورے کسی پلیپ پلیٹ میں یا چادر پچھا کچھ بھی دھوپ میں ان کو سوکھنے لگ دو سکھا کے اچھیے جب خوب کڑک سوکھ جاتتی ہے تو اس کو رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں پھر جب یہ سج بھر کے رکھ دو یہ کئی دن تک رکھی تھی پھر جب کھانا ہو تو تلو اورکھاؤ دال چال
ہاں مجھے بھی بہت پسند ہے دال چاول کے ساتھ دہی والی مرچیں اچھی لگتی ہیں اس کے ساتھ ہاں دال چاول کے ساتھ کبھی بھی تل اچھی لگتی ہے چلیے اچھا پھر رکھتے ہیں ٹھیک ہے بائے ج